اللام علیکم
وعلیکم السلام کیسیے ہیں آپ
جی میں تو کھیریتی ہوں آپ فرمائیے بس جی
بس بس بس ہ شکر ہے اللہ کا یہاں بھی سب خیر و خیریت ہے اور بچے سب ٹھیک ہیں
ہاں ماشاء اللہ ہمارے یہاں پہ تو سب ٹھیک ہے کافی خوشنما موسم ہو رکھا ہے تو کافی سکون مل رہا ہے ہمیں
ہاں موسم تو آج کا بڑا ہی اچھا ہو رکھا ہے اتنی گرمی ہو رہی تھی میں تو کہہ رہی تھی اللہ یہ تو آپ بڑا مطلب سبہ شکری ا گزار ہے سبکلوگی کہ بھیا اتنا موسم ٹھیک کر دیا ہے آپ نے
جی اور فرمائیے اور فرمائیے آپ ہم کس موضوع پر بات کریں باجی
بس بس اور تو سب ٹھیک ہے میں تو آج کل میرے ابو کی طبیعت بڑی خراب ہے بن اس میں ہی لگی ہوئی ہوں ا میں تو سچی میں اتنا میرا ذہن اتنا خراب ہو رکھا ہے ابو کی وجہ سے کیا کروں کیا نہ کروں ا تو اتنی گرمی ہو رکھی تھی اس کی وجہ سے اتنی پریشانی ہو رکھی تھی دراصل میں میری ا کو استھما کی بیماری ہے سانس کی دقت ہے تو اب وہ گرمی میں تو اور زیادہ پریشان ہوتے ہیں وہ
ماشاء اللہ اتنی بیماریاں بڑھ رہی ہیں نا آج کے ٹائم میں کیا ہی بتائیں ہر ایک چیز سے ایک نئی بیماری پیدا ہو رہی ہے جس جی ہن میں
یہی تو میں تو اپنے ابو کو دیکھ دیکھ کے اتنی پریشان ہوں میں کہہ رہی ہوں میں نے کہا ب گرمی بیجا میں تو بڑا اللہ کا وہ ہاتھ جوڑ رہی تھی میں نے کا موسم کو میں کچھ تو شکر گزار کروں چلو میں تو کہہ رہی ہوں ہم لوگ تو ایسے پیسے دیکھو ہو رہا ہے ا ہم لوگ تو پنکھے میں بیٹھ جاتے بہن اے سی چلا لیتے ہیں لیکن یہ معصوم جیب بچارے باہر مس دور کام کرنے والے ان کا تو کیا ہی حال ہوا رکھتا ہے انہیں دیکھ کے تو بڑی ترقی آتی ہے
جی بالکل ایسے لوگوں کے لیے تو ہم لوگوں کو نیکی کرنی چاہیے ویسے بھی بھی نیکی انسان کی سب سے بڑی دولت اور اس کے اچھے کردار کی پہچان ہے
یہ تو ہے وہ یہ تو آپ صحی کہہ رہی ہو آپا اب دیکھو سبھی لوگ میں تو آج جب ابو کو ہاسپٹل سے لے کے میں نے وہاں دیکھا ہاسپٹل کے باہر ایسی مطلب د عمر دراز مہیلایں کچھ ایسے بیھ ہوئی ہیں میں وہ مجھ یہ کہہ رہی کہ میں نے ان سے پوچھااں تم یہاں کیوں بیٹھھی ہوئی ہے تو کہہ رہی کہ ہم لوگ تو ان کا جیسے کام وام کرتی ہیں نا ہاسپیٹل میں تو وہیں بیٹھ جاتی ہیں بیچاری اب ن کو ہسپتال والے اٹا بھی نہ کرتے کہ کیا کہتے ہیں اندر بٹھا دیں جیسی وہ ہوتا ہے پنکھے ونکھے میں تو دیکھو کچھ بھی ہے امرے ہیں کچھ انسانیت کے ناطے کچھ تو کر سک ہیں لیکن انہیں تو آج کل تو بک ہی نہیں ہے کام کراؤ اور باہر نکالو
جی بالکل ویسے نیکی کا مطلب صرف بڑی بڑی مدد کرنا ہی نہیں بلکہ ہر وہ کا اچا اچھا کام ہے جس میں جس سے کسی کو فائدہ پہنچے اور کسی کا دل خوش ہو جیسے ابھی آپ نے بتایا وہ چاری مہیلاائیں بیٹھی تھیں اگر ان کو اسپتال والے اندر بلاتی تو انہیں کافی سکون ملتا انہیں بھی کافی اچھا لگتا ویسے سچ بولنا بڑوں کا احترام کرنا چھوٹوں سے محبت کرنا غریب اور ضرورت مندوں کی مدد کرنا ماتا پتا کہ جو اپنے ابو اور امی جانا ہے ان کی خدمت کرنا اور دوسروں کے ساتھ اچھا برتاب کرنا بھی نیکی ہے
بالکل میں تو میرے بیٹے کو یہی سکھاتی ہوں میں تو ساتھوں سے بھی لے کے گئی تھی آج ہسپتال میں نے تو اس کو بھی یہی کہا میں نے دیکھا میرے ذہن میں ایک بات آئی کیوں نہ میں میں تو چھوٹی چھوٹی باتیں یہی اپنے بیٹے کو سکھاتی ہوں میں نے کہا کیوں نہ میں نے پانی کی دو چار بوتلیں خریدی اور کچھ کھانے پینے کا سامان خریدا میں نے اپنے بیٹے کے ہاتھ سے میں نے کہا انہیں دو انہ دلوایا مطلب میں اس کو یہ میں نے کہا بیٹا جو ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں مطلب جو ایسے لوگ ہوتے ان کو ضرورت مند ہوگ چیزیں دینا اللہ پاک بڑے مطلب خوش ہوتے ہیں اپنا رحم و کرم کرتے ہیں تو میرا تو بیٹا بھی پھر اب نا یہی چیز ہے جیسے دیکھے گا ہم لوگ کہیں جا رہے ہیں جیسے دیکھتا ہے تو تبھی کہتا امی کیوں نہ ہمیں ان کو کچھ دے د تو میں نے کہا یہ تو صحیح ہے پھر میرا نا ذہن بڑا خوش ہوتا ہے دل فون ہوتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو جو سکھا رہی ہوں کہیں نہ کہیں تو کام آ ہی رہا ہے
جی میں نے بھی دیکھا ہے آج کل جو لوگ ہیں وہ انٹرنیٹ پہ کتنا وقت برباد کر رہے ہیں اگر وہی وقت اپنے خدا کے لیے بچا کے رکھے نماز میں لگائائے مسجد جا کر بیں تو کافی اچھا لگے گا اور ویسے آپ کو پت ہی ہے خدا کے پاس تو ہر چیز کا حساب ہوتا ہے ا یہ ساری چیزیں اپنی نیکی میں ہی آ جاتی ہیں اگر کسی بھی انسان کے اندر نیکی نہ ہو تو پھر اس انسان کا جو دھرتیا زمین ہے اس پہ آنے کا فائدہ ہی کیا ہے جب اسے جنت نصیب نہ ہو تو
بالکل بالکل میں تو خود اپنے بیٹے کو میں تو یہاں پہ آ رہی ہوتی ہوں میرے تو ابو کی طبیعت سے تو میں تو اس کو بھی کہتی ہوں بیٹا خدمت کیا کرو کچھ تو وہ ہو ہوگا اور میرے تو جو بھائی جان وغیرہ ہے وہ بھی کرتے رہتے ہیں کہ تم نے تو بگنا کو بڑی اچھی اچھی باتیں سکھا رکھی ہیں نیک والی چیزیں سکھا رکھی ہیں میں نے کہا یہ ہم بچوں میں اسٹارٹنگ سے ہی چھوٹے بچے ہوتے ہیں ہم کرتے ہیں تو یہی ان میں آد آ جاتی ہے اب دیکھو ہمیں بھی ہمارے والداؤں وغیرہوں نے بھی تو سکھایا تھا جب ہم چھوٹے تھے ہمیں وہی چیزیں آج بھی یاد ہے ہمارے ذہن میں وہ چیزیں گھر کر کے بیٹھی ہیں کہ ہمیں یہ کرنا ہے یہ کرنے سے نیکی ہوتی ہے یہ کرنے سے یہ ہوتا ہے اب وہی چیزیں ہم اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں اب تعلیم کے اوپر بات ہوتی ہے دیکھو یہ چیزیں تو ہمیں گھر سے ہی تعلیم یہ تو ہمیں گھر سے ہی کرنی پڑے گی
بالکل بازی نیکی کرنے والا انسان ہمیشہ اللہ کی رحمت کا حقدار بنتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں بھی عزت پاتا ہے ٹھیکا ب ہمیشہ نیکی ہی ہوتا ہے اس لیے ہمیں بنا کسی لال نہ چ د کھاوے کے اچھے کام کرنے چاہیے آپ کو پتا ہے آج کے ٹائم پہ جو اپنی تعلیم ہے اس کو کتنا درجہ دیا گیا ہے اپنے سماج میں تو ہم ہر ایک انسان کو اگر وہ دھرتی پہ آیا ہے دھرتی پہ پیدا ہوا ہے تو اس کو تعلیم تو لینی ہی چاہیے اور تعلیم کے ساتھ ساتھ نیکی بھی کرنی چاہیے کی کیونکہ تعلیم سے بڑی تو نیکی ہی ہے جس انسان کے کے اندر اگر لیکی نہ ہوگی تو اس پہ تعلیم سے بھی کیا فائدہ ماشاء اللہ اس جی میں بھی اپنے جو بچے ہیں ہمارے گھر کے بچے ہیں ہ شان کو یہی سکھاتی ہوں کہ ہر ایک انسان کے لیے اب کو نیک ہی کرنے چاہیے کیونکہ نیک انسان ہمیں سب خوش رہتا ہے
یہ تو ہے دیکھو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں اپنے بچوں کو گھر سے ہی کر تی ہیں باہر کا تھوڑی کوئی بتاتا ہے اور اسکولوں میں مدرسوں میں بچے جا رہے ہیں تو وہاں یہ چیزیں نہ سکھلائی جاتی ہیں یہ چیزیں تو ہمیں اپنے بچوں کو کو گھر سے ہی بتانی پڑتی ہے یہ تعلیم تو ہمیں گھر سے ہی دینی پڑتی ہے
ہاں اگر ہم روٹیی میں چھوٹی چھوٹی نیکیاں کا نیکی آدر ڈال لے تو ہمارا سماج زیادہ محبت امن اور بھائی چارے سے بھر جائے گا ا ویسے انسان کے جانے کے بعد اس کی دولت اور سہرت یہ یہیں رہ جاتی ہے لیکن لن اس کے نیک امال ہمیشہ اس کے ساتھ رہتے ہیں اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو نیکیوں سے روشن کرے اور جہاں تک ہو وہاں تک آ دوشو کے لیے آشانی محت محبت اور بھائی کر ریابت
بالکل بالکل یہ تو ہے دیکھو آج کل تو بچے میں نے دیکھے ہیں آج کل کے ب انہیں تو نہ مطلب ہے کسی چیزوں کا نہ کوئی بات ہے آج کل کے ان کے امی ابو پت نہیں انہیں کیا سکھا رہے ہوتے ہیں انہیں فون دے دیتے ہیں فون لے لیتے ہیں کچھ بھی دیکھ رہے ہیں الٹی سیدھی دیکھ رہے ہیں میں تو یہی کہوں گی میں تو کہہ رہی ہوں فون بھی دے رہے ہو بچوں کو تو اس میں اچھی چیزیں سکھاؤ پانچ ٹائم کی نماز ادا دع یہ سب چیزیں بھی تو ہوتی ہیں دیکھو ہمارے کو کتنے اچھے اچھے مال بھی ہیں ان لوگوں نے شارٹ ویڈیوز بنا بنا کے ڈال رکھی ہیں تو کچھ یہ دیکھے بھیھی تو کام آئے لیکن آج کل کے پت نہیں والدہ وغیرہ کیسے
جی ا میں میں نے بھی دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ہیں وہ تو انشانیت کے ناطے مکہ مدینے جاتے ہیں جنت پانے کے لیے اور کچھ لوگ میں نے دیکھے ہیں پاس میں مسجد ہوتے ہوئے بھی پاس میں مسجد میں بھی نہیں جاتا ایسے لوگوں کو خدا کی نظروں میں تو ہش ص ہی گرا ہوا ملے گا مطلب گرے ہوئے رہیں گے مسجد مسلمانوں کے لیے عبادت کا سب سے مقدس مقام ہے پھر بھی لوگ مسجد نہیں جاتے ہیں
ا وہ تو ہے ارے آس مسجد تو دور کی بات کہہ رہی ہیں آپ آج کل کے بچے گھر میں نماز دعایں یہ کر لیں تو بہت بڑی بات ہے آج کل کا تو ماحول انا خراب ہو گیا ہے
جی لوگ پانچ وقت کی نماز ادا کرنے اللہ کی عبادت کرنے اور دعا کی دعا مانگنے کے لیے جمع ہوتے ہیں لیکن میں نے آج کل دیکھا ہے صرف گپپے لڑانے کے لیے ہی جمع ہوتے ہیں
بالکل بالکل میں تو اپنے بیٹے کو چاہ ہ آپ کو میں تو کھانے کے بعد کی نمک دوا پہلے کی دعا میں تو سب اپنے بیٹے کو کراتی ہوں میں نے کہ یہ چیزکھں تو کون
کی جگہ نہیں بلکہ علم اخلاق بھائی چارے اور محبت کا بھی نمبر کا جو ہے ہوتی ہے یہاں امیر اور غریب چھوٹے اور بڑے سبھی ایک ہی سب میں کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں جس سے برابری اور ایکتا کا پیغام ملتا ہے
بالکل بالکل میں آپ کو تھوڑی دیر میں کال کروں گی آپا ٹھیک ہے
جی باجی چلو اللہ حافظ